ہاں آواز س رہی ہے
جی آ رہے ہے
چلو ٹھیک ہے بڑھیا
کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہیں آپ بتاؤ
میں ابھی بس بیٹھی تھی تو میں نے سوچا کہ کال کر لوں
اچھا کیا
ویسے رکشا بندھن آنے والا ہے تیاری شروع ہو گئی
ہاں بالکل میں کبھی مارکیٹ جا کر اپنے بھائی کے لیے سندر سی راکھی لے کے آئی ہوں
ی کس کلر کی راکھی لی ہے
ریڈ اور گولڈن کلر کی ہے بہت سمپل اور ایلیگینٹ لگ رہی ہے
بہت بڑھیا سمپل ہی ٹھیک رہتی ہے لمبے سمے تک چل بھی جاتی ہے میں نے بھی اس بار اپنے بھائی کے لیے راکھی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گفٹ بھی لینے والی ہوں
اچھا ویسے ایک گفٹ میں کیا دے رہی ہو مطلب گفٹ میں کیا سوچا ہے
جچ ابھی ویسے کچھ ڈیسائڈ نہیں کیا لیکن میں سوچ رہی ہوں ایک واچ لے لوں یا پھر لف والٹ لے لو دونوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھتی ہوں ابھی
اچھا آئیڈیا ہے میرے بھائی کو جاب اس لیے ہوں ہوں اس لیے میں ان کے لیے چاکلیٹ باکس بھی لوں گی لاؤں گی
اچھا ہے ویسے رکشا بندھن کا سب سے اچھا پارٹ مجھے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا لگتا ہے
سیم سب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں مٹھائی کھاتے ہیں اور بہت ساری مستی کرتے ہیں
ہوں اور بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں
ہاں ہم بچپن میں راکھی کے بعد پورا دن گیمس کھیلتے تھے
سچ میں بہت مزہ آتا تھا
صحیح کاا یاد ہے بچپن میں رکشا بندھن کے دن ہم سب صبح جلدی اٹھ جاتے تھے
ہاں بالکل ممی پوجا کی تھالی سجاتی تھی اور پھر پورے گھر میں مٹھائی کی خوشبو آ جاتی تھی
ہاں پھر میں اپنے بھائی کو تلک لگاتی تھی راکاکھی باندھتی تھی اور اس آرتی کرتی تھی
پھر اس کے بعد بھائی گفٹ دینے سے پہلے تھوڑا مذاق کرتا تھا کہ میں کچھ لایا نہیں ہوں یا پھر کچھ دینا نہیں ہے
ہوں میرا بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے کرتے ہیں کہتے ہیں پہلے مٹھائی کےلاوف پھر گفٹ ملے گا
ہاں یہ بھی کتنی پیاری میموریز تھی ہے نا
بالکل رکشا بندھن صرف راکھی باندھنے کا تیوار نہیں بلکہ بھائی بہن کے پیار اور وشواس کا بھی دن ہوتا ہے
صحیح کہا اس دن پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہے اور خوشیاں بناتی ہیں
ہوں اور اگر کوئی بھائی یا بہن دور رہتا ہیں تو ویڈیو کال کر کے بھی فیسٹیول سیلیبریٹ کر لیتے ہیں
ہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے دوریاں تھوڑی کم لگتی ہیں
ہوں میں بھی اس بار سوچ رہی ہوں کہ بھائی کے لیے ایک ہینڈ ریٹرن نوٹ بھی لکھوں
وؤ گریٹ وہ گفٹ سے بھی زیادہ اسپیشل ہوگا
ہوں تمہارے گھر میں رکشا بندھن کے دن کیا کیا اسپیشل ہوتا ہے
صبح پوجا کے بعد سب مل کر بریکفسٹ کرتے ہیں پھر ممی اسپیشل لنچ بناتی ہیں لائک سب کے فیوروریٹ میرا میرے بھائی کا
ہوں ہمارے یہاں بھی کھیر اور گلاب جامن سب کو بہت پسند آتے ہیں
اچھا ویسے راکھی باندھنے کے بعد میرا بھائی ہمیشہ بولتا ہے اب تمہاری ہر وش پوری کرنے کی کوشش کروں گا
کتنی اچھی بات ہے میرا بھائی بھی ہمیشہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی
مجھے لگتا ہے رکشا بندھن صرف گفٹ اس کا فیسٹیول نہیں ہے بلکہ پیار کیئر اور ٹرسٹ کا تیوہار بھی ہے
رائٹ اس دن بھائی بہن اپنی پرانی یادیں یاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں
بالکل اور گھر میں سب کی ہنسی مذاق سے پورا ماحول خوشیوں سے بر جاتا ہے
ہاں اسی وجہ سے مجھے فیسٹیول بہت پسند ہے
چلو تو اس بار رکشا بندھن کے بعد ملتے ہیں اور اپنی سیلیبریشن کے بارے میں بھی بات کریں گے
پکا مجھے بھی تمہاری سیلیبریشن کی فوٹوز دیکھنی ہے
ہاں ہاں بالکل ڈن
تو اس بار تم اپنے بھائی کے لیے کیا سرپرائز پلان کر رہی ہو
میں سوچ رہی ہوں کہ راکھی کے ساتھ ایک ہینڈ رائ ٹن لیٹر اور اس کی فیورٹ چاکلیٹس بھی دوں اس کو تو اسے تھوڑا اچھا لگ گا
واؤ یہ سرپرائز اس سے بہت پسند آئے گا پرسنل گفٹ کی بات ہی الگ ہوتی ہے
ہاں اور میں اس کے بچپن کی کچھ فوٹوز کا ایک چھوٹا سا کلاج بھی بنوا رہی ہوں
یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے میں بھی ہماری پرانی فیملی فوٹوز دیکھ رہی تھی ہر فوٹو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فنی میموری جڑی ہوتی ہے
بالکل اسی لیے رکشا بندھن کے دن پرانی یادیں یاد کر کے بہت اچھا لگتا ہے
ہوں ویسے تمہارے بھائی نے گفٹ کے بارے میں کوئی ہٹ دیا
نہیں ابھی تو کچھ نہیں وہ بس ہر بار سرپرائز ہی رکھتا ہے اسی لیے ایکسائٹمنٹ اور بڑھ جاتا ج می
ہاں میرے بھائی نے بس اتنا بولا ہے کہ اس بار گفٹ تھوڑا اسپیشل ہوگا
اچھا پھر تو تم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوگی
ہاں لیکن میرے لیے سب سے بڑا گفٹ اس کا پیار اور ساتھ ہی ہے
بالکل صحیح گفٹ سے زیادہ ضروری بھائی بہن کا پیار ایک دوسرے کی کیئر ہوتی ہے
ہاں اور رکشا بندھن کے بارے میں بات کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی ہر فیسٹیول ہر بار اس فیسٹیول کی باتیں سنتے ہی بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں
رائٹ رکشا بندھن صرف ایک تیوار نہیں بلکہ بھائی بہن کے پیار کا بھروسے کا اور اپنے پن کا ایک پرتیک ہے
ہاں اور اس دن پوری فیملی ایک ساتھ وقت بتاتی ہے گھر کا ماحول بھی بہت خوش نما ہو جاتا ہے
ہاں اور ا اس بار سوچ رہی ہ کہ راکھی باندھنے کے بعد سب کے ساتھ فیملی فوٹو بھی ضرور کھنچواؤں گی
یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے یادیں سنبھال کر رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے
ہوں اور شام کو سب مل کر پہاڑیاں کرنے کا بھی پلان کرتے ہیں
واہ یہ تو اور اچھی بات ہے ہمارے گھر میں بھی سب کزنس آئیں گے یہ بہت مست اور ہنسی مذاق ہوگا
ہاں مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جب پورا پریوار ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے
بالکل ایسے ہی تو پل ہوتے ہیں جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں ایک دوسرے کو
ہاں راکھی لینے جاؤ تو کتنی ساری الگ الگ اتنی سندر رھیاں ہوتی ہیں من لگتا ہے کہ سب لے لو پر کوئی ایک ہی لے سکتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہ بھی اسپیشل رکھی ہی لگتی ہے دیتے سمے
سچ میں چلو دعا کرتے ہیں کہ ہر بھائی بہن کا رشتہ ہمیشہ پیار رسپیکٹ اور ٹرسٹ سے بھرا رہے
بالکل کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے نا جو بھگوان بہت من سے بناتے ہیں بھائی بہن کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا چاہے وہ پاس رہیں یا دور رہیں
سچ کہ ج ہے کتنی بھی لڑائی جھگڑا کر لیں کتنا بھی ایک دوسرے کو غصے میں کچھ بھی کہہ لیں لیکن انن بھائی بہن کا پیار جو ہے وہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا
نہ یہ بہت ہی انمول اور بہت پیارا سا رشتہ ہوتا ہے کیونکہ بچپن کے ساتھ بیتتا ہے نا وہ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے
ہاں بالکل سچ بولو
میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ سب کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں بنی رہیں
ہاں سب کا پریوار ایک ایک خوشحال پریوار ہمیشہ بنا رہے
ہاں اور ایسے ہی ہمیشہ بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ راکھی بنا بنواتے ہوئے اپنے ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دن گزرتے جائیں سال گزرتے جائیں
ہاں ویسے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کب تیوہار آ گئے تیوہار ٹائم اتنے جلدی جلدی نکل جاتا ہے
ہوں جتنی تیاری شروعات میں رہتی ہے اتنی جلدی وہ ختم بھی ہو جاتی ہے
ہاں پتا ہی نہیں چلتا پہلے تو فیسٹیول کی تیاری کرنے میں اتنا ٹائم نکل جاتا پتا ہی نہیں چلتا اور جب فیسٹیول کا دن آتا ہے اس دن کام کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے گھر میں اتنے سارے مہمان آئے ہوتے ہیں اس چکر میں ڈٹائم تیوار کب نکل جاتا ہے دن ای سے نکل جاتا ہے پت بھی نہیں چلتا
ہاں چلو وسے ہی رکشا بندھن مناتے ہیں
چلیے تو پھر راکھی کے بعد ہم بھی ملنے کا پلان کرتے ہیں ایک دن
بالکل ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اوکے
بائے